ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو
ہیلو ہ ہلو مان ساب ہاں فرمائیے آپ ٹھیک ہو
بس ٹھیک میں ہیلو ہیلو کری آپ کہاں ہوتی ہو
میں ادھر ہی تھی میں بھی آپ کو ہیلو ہیلو کر رہی تھی
اچھا اچھا یہ میں آب پ پرابلم ہو اچا آواز نہیں آار فیزر ویتھر
آپ کیا آواز نہیں آ رہی تھی
اچھا میں نے بولا اس کے بعد آپ کے ساتھ زیا کرے گی بات
ہاں
اب کل صبح سے اسٹارٹ کرو اپ ٹھیک ہے
یا کے ساتھ میں کال کروں گی
آپ بولو مجھے ایک بات آپ کی جو یہ پانچ ختم ہو گئے برابر
آپ مجھے دو ہے نہیں دو ہے آھ ہو گئے ہاں آٹھ ہو گئے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ دو اویلیبل ہے
اچھا اگر میں اس کے بعد آ تو میں اس کو بولوں گی کہ یہ دو اور میرے ساتھ کر سکے میں اسے بات وں گ اگر اس نے بولا نا ہاں پھر ہم یہ ختم دو کریں گے آج
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا پھر آپ کے بھی دس ہوں گے برابر میرری بھی دس
او ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہم بہنیں ہیں تو
ہاں نہیں یہ بول رہے ہیں نا یہ اس میں سے پیسے کاٹ ہو جاتے ہیں پھر اگر ہم پانچ کے علاوہ کریں گے
اچھا اچھا ہم پانچ پانچ ہی کریں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بعد میں جیا کے ساتھ کاروں گی
ہاں اس کے بعد اب ضیا کے ساتھ آ پ رہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد اور ایک نمبر پہ بھیجوں گی آپ کو پرسنلی اس کے ساتھ آپ بات کرو گی وہ بھی لیڈیز ہوگی وہاں بھی وہ چھوٹی بچی ہوںگی
کو میرے پہ بھروسہ نہیں جنٹ
نہیں نہیں وہ نہیں جینٹس بھی نہیں ہے یہ بات دوسری ہے مطلب وہ یہ نا اب آپ کو بات وہی سے اٹھانی ہے ا میں دیکھوں گی نا وہ بول رہی تھی میں نے اسے بات کی اسے بولا میں دوں گی اس کو کس کے ساتھ کرنا تو میں نمبر دوں گا میں نے بولا کوئی بات نہیں
ٹھیک ہے
اور
آپ دینا اس کو تو میں کروں گی
ہاں ہاں میں د اس کو تو وہ آیا تھا اس نے فب لیا
لیا ہاں آپ نے مجھے کیوں نہیں کہا مجھے تھا نا وہ
وہ آیا تھا نا جلدی مجھے کہاں پہ تھا میں باتھ روم میں تھی تو فون آ گیا کال آ گیا میں نے بولا شاید ایسے ہی ہو مجھے فون کر نہیں نہیں نہیں نہیں اس نے نہیں لایا میں بول رہیھی
دو ہے نا آپ نے دیے نا وہ دو سفت والے
ہوں ہوں
وہ مجھے ابھی ایسے ہی ہے میں وہ ختم کروں گی تو پھر دے دوں گی سات وہ ہوو واہ وہ جو جو وہ تھا نا وہ کلر کیا کون سا
بلیک والا کلر نہا ہو
ہاں وہ میں نے کیا ختم آپ تھوڑا یہ ہاں اب تھوڑا یہ بچ گیا اس میں اس میں کل دنس پرسوں ہوں
میں باتھ روم میں تھی نا اسے فون کیا اب اسے بولا باہر آ جاؤ کچھ ہے وہاں پہ تھا نا اب تھا یاسمین کا گیارہ سو ساٹھ روپئے اور آپ کا تھا دو سو چالیس ہے نا
ہاں اس عورت کا ہاں
اب میں اب میں اس کو بولوں گی پیسے دووں تو وہ ڈالے گا نا آپ کو کیا اب اس نے لیا نا واپس نہیں اس نے واپس نہیں لایا وہاں سے
اس کو بولو لاؤ واپس وہ ہاں ب لؤ نہیں بھی مجھے دو ہے
نہیں وہ اس لیے وہ اس نے نہیں لایا تھا وہ گیا تھا باگ ماتا اصل میں
اچھا اچھا
وہ وہیں سے آیا اس نے مجھے وہیں سے کال کی میں یہ یہاں سے نکلا نٹھی پورہ سائڈ سے اس نے بولا مجھے پانچ منٹ مجھے
کوئی بات نہیں اب میں بھی یہ دو دو تین دن میں یہی ختم کروں گی تو پھر میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں گی تو پھر آپ دینا پھر وہ سفید دو ہے پھر وہ بھی میں جال دکھا تھا تمکاروں گی اس کو لگا مجھے ٹائم سفید کو مجھے ٹائم نہیں لگتا ہے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جب وہ آپ ختم کرو گی پھر وہ آتا جاتا ہے نا میں اسے پھر بعد میں بولوں گی
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
اب اس نے لیا تو اب وہ وہاں سے پیسے ڈالے گا تو آپ کو دو سو چالیس ہے اس کو ایک گیارہ گیارہ وہی میں بول رہی ہوں نا جس اس کے تو وہ تو آپ ہی نے لایا نا وہ
ہاں
وہی میں بول رہی ہوں اب اس کے اس کو میں بولوں گی پھر سے بھیجو تو اب جو وہاں پہ جو جاتا تھا نا کام پہ وہ اب نہیں جاتا ہے وہاں پہ کااں پہ وہ اسی کے ہاتھ میں بیچتا تھا نا پتا نہیں کیا وہ باہر دکان پہ رہتا تھا وہاں پہ انہیں کی سائڈ سے مطلب دکان پہ رہتا تھا اب وہ نہیں جاتا ہے وہاں تو اس نے بولا پرسوں وہ نہیں اب آتا ہے اسی لیے اس لیے ابھی یہاں سے نکلا ہوگا نا اس کو دمغ میں آیا ہوا اس کو تیار ہوگا تو نہیں نک
اپ یہ دوسری بار آئیں گا نا یہ لائے گا آپ اس کو پتہ ہے نا فارم دینا ہے ان کو کوئی آئے گا
ہے نا مکان میں یہ مکان بنا رہے یہ بہت زیادہ بزی ہے وہاں پہ
لیکن سمب بھی دینا سمب ہمیں دینا ہے فارم بھی دینا ہے نا ایں ہم پھر بیکار ہو جائےیں گی
کو یہ جہاں پہ رہتا ہے نا اس وقت انہوں نے انہوں نے بولا ان کو خالی کر دو
اچھا اچھا اچھا
یہ پرابلم ہے اس وقت ہاں انہوں نے ایک میلہب چڑھایا ہے انہوں نے ایک مزلہب چڑھایا ہے ابھی دوسرا مزلہ چڑھائیں گے تو پھر جائیں گے پہلے رہنے کے لیے وہاں پہ
ہاں
جن کو وہ کاریگر آتے ہیں صبح چھ ہی بجے
ہاں واپس یہی ہے نا گرمی میں سارے یہی کرتے ہیں
گرمی ہے نا اس لیے وہ اس لیے انہوں نے یہ صبح چھ بجے آزاں پڑھ کے اور نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے بچارا
ہوں
پھر وہ پانی وانی دینے جاتا ہے چار بجے کے بعد
اچھا
یہ دن بھر بھی دور بھی ہے نا وہ وہاں پہ ہے لال بازار اور بھی اسکول کے پاس ہی انہوں نے لیا ہے دور ہے وہ بہت دور ہے اس لیے میں نے اس کو بولا بھی نہیں ابھی آپ نے دیکھا مگر میں نے اس کو یہ بولا میں نے گنا نہیں ہے خود سے تو یہ گن کے وہیں سے ہے تو آپ اس نے بولا میں خود گنوں گا تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے میں نے مت میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا آج میں نے گنا بھی نہیں ہے یہ
مجھے پتا ہے
تو میں نے بولا اس کو میں نے گنا نہیں ہے تو ایسے ہی ہے بولا دو ادھر تو میں خود دیکھوں گا اپ
اس کو وہ جلدی میں ہوگا نا
نہیں ان نے کیب کی تھی کیب والا کہاں ویٹ کرتا چڑھتا ہے نا اس میں پھر پیسے اسی وجہ سے
کوئی بات نہیں وہ خود لائے گا
نہیں بلاائے گا اب میں نے اس کو ب میں بولوں گی نا اب اس کو بولنا بولنا ہے تو اب اگر باغی محتاب چے تو وہ لائے گا پھر
ہاں
اس نے لایا تھا نا اس نے لایا تھا نا پرسوں
ہاں ہاں ہاں اس نے دیا تھا نا وہ انہوں نے لیا پھر بھی آپ نے مجھے دو رکھے تھے
اور کیا میں نے اسلی میں پانچ رکھے تھے یاسمین نے بولا نا اب وہ وہاں پہ کرتے ہیں نا چار بندے ان کو چار چھ لگ بھگ اس کی بھابھی کرتی یہ بھی کرتے میں نے بولا چلو اوں کو ان کو ہوگیا نا مگر ٹائم بہت زیادہ یہ ویٹ کرے تھے زیادہ ان کو کچھ نہیں تھا لگ بھگ ایک مہینے تک ان کو کچھ نہیں تھا
ہاں
اس وجہ سے پھر میں نے انکو ہی دیا ہے میں نے چلو کرو یہی تو آپ
جب تک مجھے یہ دو جب تک مجھے یہ دو ختم ہو جائیں گے تب تک وہ لائے گا
ہاں ہاں میں اس کو کروں گی نا فون شام کو ایک تو اس کو پیسہ بھولوں گی جب کوئی چڑھے گا اس کے ہاتھ میں یہ بیچ رہا
اب کہ میرا کہنا اس نے ختم کیا اس نے بھی ختم کیا وہ والہ کالہ والا
اچھا ٹھیک بلیک والا ایک اس کے پاس گیا کب کا
ہاں
اس کے پاس گیا وہ کاب کا
وہ ہے اچھا اچھا اب میرے پاس ہے نا پانچ
اب آپ کے پاس ہے نا پانچ
ہے نا اب مجھے دو یا تین دن لگیں گے تو وہ ہو جائے گا سارا مجھے کمپلیٹ
اچھا ٹھیک ہے
ہاں دو تین دن لگیں گے اس کے بعد میں سفید اٹھاؤں گی سفید دو وہ میں تیز تیز کاروں گی اس نے کہا نا تھوڑا موٹا موٹا ڈالنا اس نے سافیید کا کہ نا ہاں اس کو میں جلدی جلدی کروں گی فنش تو یہ یہ کہا تھا نا تھوڑا پتلا ہی ڈال رہ
ہاں اسے ہاں اسے بولا نا یہ ڈالا نہیں اس نے بولناا یہ جو تھوڑا پتلا ڈالتی اسی کو یہ دینا کیونکہ اگر یہ ہوگا بھی پتلا تو اس چلے گا وہ نہیں چلتا ہے اس کو تھوڑا موٹا ہونا چاہے
ہوں لگ
اور کیا کر رہے ہو
بس بیٹھیھی ہو
نہیں بیٹ کیوں اٹھایا اب نہیں آپ اس وقت کر رہے ہو کان
کون سا چار کیک چار کے کا ہاں کر رہی ہوں نہیں میں آئی دوسری رو میں ادھر تھی نا وہ وہ دو بہنیں وہ ٹو کرتی یہ ہے نا اس لیے میں پیچھے والے کام رہے ہاں ار بوبا بیچاری چپ کر کے ہے وہاں پہ
ہاں اس کو بولا وہو کو ہم یہ کر رہے ہیں
ہاں وہ اس اس لیے میں نے اس کو کہا تو وہ کریں گےمت کسی اور کو کر د چھو چھوٹیی
اور کیا اچھا کیا اچھا کیا
کہیں گی یہ یہاں ہوں میں نے کہا ایسے کہاں ہے اچھا دیکھو کہ ایسی بات ہے میں فون کرتی ہوں اس کی میم کو وہ میری بہن ہے
اچھا
ہاں
ہوں نہیں اچھا کہ اچھا بولا آپ نے ایسے یہ بھی بچاری رہتی نا شق میں
اور رہتی نا مظفر بھی رہتا نا شک میں
ہاں
اگر وہ کوئی بھی آتا تو دیکھتا کہے گا ہاں